بھائی جان السلام علیکم بھائی جان
کو
اور بتائیں آپ اور بتائیں آپ کے گھر پہ آپ کے وعلیکم السلام بھائی جان
ہاں بھائی جان ٹھیک ہو
جی ٹھیک ہے اور آپ بتائیں آپ کے گھر پہ آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہی آ
شکر شکر الحمد للہ الحمد للہ
جی اور بتائیں بھائی جان کانا کھا ل ہو
ہاں کھانا ہو گیا
جی جناب اور پتا ہے موسم کا مزاج کیسا ہے آپ
بس موسم ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ابھی بارش رک ہے ابھی بارش نہیں پڑ رہی ہے
جی جناب
آپ بتائیے آپ کا حال چال ٹھیک ہے
جی ٹھیک ہے انشاء اللہ
اچھا
سب اللہ کی دعا اللہ کا شکر ہے سب کہریت ہے
چلو ہم بات چلو ہم بات کریں گے انشاء اللہ یہ جو باہر کا فوڈ ہے اور گھر کا فوڈ ہے
جی جناب
اس پہ ہم بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی
جی جناب
چلو خوراک انسان کی صحت اور زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہے نا
جی جناب
آج کل لوگ کی مصروفی زندگی کی وجہ سے فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے
جی جناب جی جناب
جبکہ گھریلو کھانا ہمیشہ سے صحت مند اور متوازن غذا سمجھ جاتا ہے دونوں کے اپنے فائدے و نقصانات ہے لیکن صحت کے لحاظ سے گھریلو کھانا زیادہ بہتر ہے آپ کون سا پرریفر کر رہے ہیں باہر کا یا گھر کا
جی جناب میں تو انشاء اللہ میں تو گھر کا کھانا کھاتا ہوں دیکھو گھر کا کھانا ماشاء اللہ شھ دیسی کھانا ہوتا ہے جس سے ہم میں دیکھو کافی ساری فائدہ بھی ہے دیکھو گھر میں شھ کھانا بنتا ہے دیسی سبزیاں چءلہ دیشی کھانا تو سے ہماری صحت بھی تندرست رہتی ہے م ہم لگ اس سے سواستھ بھی رہتے ہیں تو ہمیں گھر کا کھانا کھانا چاہیے انشاء اللہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے سمے میں انسان اتنا خود گرج ہوگا ماشاء اللہ کہ باہر جو فاسٹ فوڈ آئے دن آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم بازاروں سے پاسٹ فوڈ لیتے ہیں ماشاء اللہ پھر ہمیں ہم انہیں کھاتے تو ماشاء اللہ لوگ اب ان میں ملاوٹ کرنے لگے آپ
بالکل صحیح فرمایا بالکل بالکل ابھی تو یہی چل رہا ہے
جی جناب میری سنی جیسے فاسٹ فوڈ ہے چاؤمین پیزا برگر کیافیکٹ ہمارے شریر پہ ان سے افیکٹ اتا ہے موٹاپا اتا ہے آلس اتا ہے انشاءاللہ اور کافی ساری بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں انشاء اللہ ایسے کھانے سے ہمارا امون سسٹم پات نکرییا اتیادی بھی خراب ہو جاتے ہیں تو میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں گھر کا دیسی کھانا کھانا چاہیے جس سے ہم مست تو سوست ر ہیں
بالکل صحیح فرمایا فاسٹ فوڈ پر اپنی لذیذہ ذائقے آسان دستیابی اور کم وقت میں تیار ہونے کی وجہ سے بہت مقبول ہے
جی جناب
بالکل لوگ بولتے ہیں کہاں جلدی تیار ہے چلو بھائی وہی جائیں گے کس ہوٹل میں جلدی چائے ہوتی ہے تیار ہوتی ہے اس میں جائیں گے
ہوں ہوں
ملت کو
انشاء اللہ دیکھو یہ فاسٹ فوڈ ہے ہمیں کھانا دیکھو ایسا ہوتا ہے انشاء اللہ اگر ہمیں سب سمے سمے کی بچت سمے نہیں ہوتا ہے سمے کم ہوتا ہے تو ماشاء اللہ ہم باہر سے کھانا آڈر کر کے کھا ریسٹ ٹرین میں جا کے کھا پی سکتے ہیں ان شاء اللہ اگر ہم پہ سمے ہے تو ماشا اللہ ہمیں اپنے خود ہاتھوں سے ہی گھر پہ کھانا پکانا چاہیے ماشاء اللہ پھر ہمیں اسے کھانا چاہیے تو اس میں آزاری سواد آتا ہے ماشاء اللہ اس سے ہمیں فائدے بھی ہے اور باہر آپ نے دیکھا ہے انفیکٹ جو باہر ہم سب ریسٹورینٹوں میں جاتے تو ماشاء اللہ ہمیں یہ نہیں پتا رہتا ہے کہ ایک سبزی میں کیا ڈال رہے ہیں کیسی سبزی کو بنا رہے ہیں ماشاء اللہ وہ تو انفیکٹ سڑی ہوئی سبزی کو بھی کچھ مسالوں سے اور آئل کی ماترا زیادہ ڈالنے سے اس کو بھی سوادشٹ بنا دی تھے لوگ کیمیکلس سے تیادی سے اسے سوادشٹ بنا ماشاءاللہ انسان اسے کھا لیتے ہے بعد میں تو کافی ساری پریشانیاں بیماریاں اتیاد ہو جاتی ہیں تو ماشاء اللہ اگر ہمیں دیکھو ایمرجنسی میں ہوتا ہے تو تو کھا لے ورنا ہمیں روز فاسٹ فوڈ نہیں کھانا چاہیے اگر ہم روز فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو ہم بیمار ہونا نشچت ہے ماشاء اللہ اگر ہمیں اپنی صحت کو صحیح رکھنا ہے تو ہمیں گھر کا دیسی کھانا کھانا چاہے آج سے بیس دس بیس سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے بزرگ تھ ان گھرلہب گھر کا شھد دیسی کھانا کھایا کرتے تھے ماشاء اللہ وہ لمبے سمے تک
اور ایک دم وہ تڑکا بندہ رہتا تھا ہمارے جیسا ڈھیلا نہیں تھا ڈھیلا پن نہیں تھا ان کی ان کے پاس ہم تو مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ جو فاسٹ فوڈ ہے نا برگر ہے پیزا ہے
جی
یہ فرائز ہے اور سینڈوچ ہے جیسے کھانے کو نوجوان اور بچوں پہ خاص طور پر پسند کیا جاتے ہیں لیکن جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے
جی جناب اور سم ہمارے بزرگ نہیں کھ ایسی چیزیں نہیں کھاتے تھے وہ گھر کا شد دیسی گھی دودھ مئی اتیاد ہری سبزی اتیاد کھاتے تھے تو ماشا اللہ وہ لمبے سے تک جیوت رہ رہے جیوت ویر ان پاتے تھے وہ آج کے
دو دو سیمٹ بیگ اوپر کندے پہ رکھتے تھے پھر چلتے تھے
وہ آج کے سمے میں جو فاسٹ فوڈ اتیاد کا زیادہ اپیوگ ہونے لگا تو ماشاء اللہ پچاس سال کی عمر میں ہی لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس ہمارے جیون پہ بہت افیکٹ پڑتے ہیں تو ہمیں دیکھو ہر چیز اپنے حساب سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیز اچھی لگ رہی تو ماشاء اللہ ہمیں اسے ہی کھانا چاہیے دیکھو وہ ہمارے لیے نقصانات ہے تو ہمیں اسے نہیں کھانا چاہیے اور پھر بھی کچھ انسان تو اتنا آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا آپ بازاروں میں چلے جاؤ تو کچھ بیگم صاحبہ بھی ایسی اتنی السی ہوتی ہے ماشاء اللہ وہ گھر پہ کھانا نہیں بناتے باہر سے آرڈر کر کے منگا لیتے ہیں ماشاء اللہ انہیں اسی کو بچوں کو کھلاتے ہیں اسی کو اپنے سوہر کو گھر میں سبھی لوگ کھاتے ہیں تو پھر وہ دھیرے دھیرے
جو جو یہ جو آج کل کی لڑکیاں ہیں مصروف افراد اکثر وقت بچانے کے لیے فاسٹ فڈ کھانے پسند کرتے ہیں تاہم فاسٹ فوڈ میں چکنائی نمک چنی اور موضوع اعزائی کے مقداد زیادہ ہوتی ہے جو موٹاپے دل کے کی بیماریوں اور دیگر صحت کے مسائل سبب بن سکتی ہے
جی جناب بالکل آپ صحیح فرما رہا جو آج کے سمے کی جو بیگم صاحبہ ہے ماشاء اللہ وہ خود جلدی فری ہونے کے لیے انشاء اللہ باہر سے جیسے سویگی زمیٹو اتیاد سے باہر کا فاسٹ فوڈ کانا اتیاد منگا لیتی ماشاءاللہ اس کو لوگ پھر گھر میں بچے امی ابو بھائی شوہر اتیادی ان کے کھاتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کی طبیعت خراب وہ خود اپنے فری ہونے کے چکر میں ماشاء اللہ ان سارے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایسے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم فری ہو جائے اور سبھی کو ہمیں ویسا ہی کھانا کھلانا چاہیے اگر ہمیں ہم پہ سمے ہے تو ہم گھر کا دیکھو ماشا اللہ میں گھر سے باہر رہتا ہوں انشاء اللہ میں اکیلا ہی رہتا ہوں تو میں بھی خود فاسٹ فوڈ نہیں کھاتا ہوں میں خود بنا کے انشاء اللہ
اس کے اس کے برعکس بالکل صحیح اس کے برعکس گھریلو کھانا تازہ صاف ستھرا اور غذائی سے بھرپور ہوتا ہے گھر میں کھانا تیار کرتے وقت اجضا کے معیار صفائی اور تیل و مصالوں کی مقداد پر خاص توجہ دی جاتی ہے دالیں سبزیاں پھل دودھ گوشت اور روٹی جیسی غذا جسم کو ضرور
فرما رہے ہو اگر جناب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہم پھل سبزی اتیاد وجہ جی
اتیادی بازار سے شہر سے خریدتے تو ماشاء اللہ لوگ انسان جو یہ سبزی پھل اتیاد بیچتے ماشاء اللہ وہ بھی اپنا بجنس اور بیوار اور پیسے بڑھانے کے چکر میں ماشاءاللہ وہ ان میں امپیکٹ دوائی کیمیکل اور انجیکشن اتیاد کا اپیوگ کر کے ان کو جلدی پکانے کی اور ویٹ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ماشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں خود گھر پہ پیڑ لگانانی چاہیے ان سے پھل لینی چاہیے تازہ اور خود ہمیں سبزی اپ اپنے سبزی ہمیں خود اپنے کھیتوں میں کرنی چاہیے ماشا اللہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آیے دن آپ نے دیکھا ہوگا جو بازاروں سے کھاد اور اتیاد آتا ہے تو ماشاء اللہ ہمیں وہی کہ کھیتوں میں ڈالے بولے کی ہمیں شد دیسی کھاد کھیتوں میں ڈالنے کایے جس سے فصل بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیے اچھی بھی رہتی ہے فصل ان شاء اللہ جو ہم باہر سے کھاد یوریا اتیاد آتے ہیں وہ ڈالتے تو وہ نقصانات بھی ہوتے ہیں ماشا اللہ پر لوگ ہیں کسان لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کوئی آج کے سمے میں وہ کسان بھی کیا کرے آج کے سمے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمے سے بارش نہ ہو پانے کے کارن کسانوں کی فصل بھی سمے سے نہیں ہو پا رہی ہے کسان بچارے خود سنکٹ میں پڑے ہوئے ماشاء اللہ انشاء اللہ ہم تو میں تو اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ کسان لوگوں کے لیے سمے سے بارش آ جائے ماشاء اللہ ان کی فصل سمے سے ہو جائے تو اگر کسان لوگ سمے سے فصل نہیں کر پائیں گے تو کرے ہو پائے گی ان کی تو ماشاءاللہ وہ شہروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے
بالکل بالکل صحیح یہ جو ہے نا یہ جو ابھی جو چل رہا تھا نا یہ ابھی گھر گھر ولو کا کھانا صرف صحت مند ہوتا ہے بلکہ نسبت کے کم خرچ بھی ہوتا ہے اگرچہ کبھی کبھار فسٹ فوڈ کھانے تفریح کا باعث بن بن سکتا ہے لیکن اس سے روزانہ کی عادت بنانے صحت کے لیے نقصان دہ ہے
دوسری طرف گھریلو کھانا انسان کو صحت مند توانائی اور بیماری سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہے نا بھائی آخر میں آخر میں بھائی ہیلو
جی جی جی جناب جی جناب
آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاسٹ فوڈ اور گھریلو فوڈ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن صحت مند زندگی گزارنے کے لیے گھریلو
جی جناب انشاء اللہ ہمیں میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو امی جان بجان بزرگ اتیاد کو گھر کا دیسی کھانا کا کھلانا چاہے ماشا اللہ جس سے ان کی طبیعت بھی اچھی رہے گی اور انفیکٹ ہم بھی اچھے رہیں گے گھر پہ شدھ دیسی کھانا بننا چاہیے جس سے لوگ ہم کھائیں گے تو ہم بھی سوستھ رہیں گے مست رہیں گے اور ہمیں اپنی بیگم صاحبہ کو بھی سمجھانا چاہیے صحیح کہ باہر سے کھانا نہ منگائے بچوں کو نہ کھلائے جس سے بچوں کی طبیعت
تو بالکل صحیح اگر ہم متوازن غذا اختیار کریں اور فاسٹ فوڈ کا استعمال محدود رکھیں تو ہم ایک صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں
جی جناب انشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا اللہ تعالی ہم چاہتے ہیں ہماری اگے بھی بات ہوتے رہے خدا حافظ بھائی جان
چلو چلو اوکے بائے اللہ حافظ